ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام وحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اورور جناب سنایے خیریت سے ہے جی جناب خیریتیں ہو ہیلو جی آپ کی آواز جو ہے بہت سلو آ رہی ہے ہلو ا
جناب تو
الحمد للہ ہم خیریت سے ہو آپ کی جو ہے آواز بالکل نہیں آ رہی بالکل
ابھی آ رہی ہے
ہاں الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اب آپ کی آواز اچھے سے آ رہی ہے
کمی بائی جانس سب خریت
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ہمارے امی ابو جان سے فہرست ہے
اچھا تو کیا چل رہا ہے آپ کے وہاں آج کل
الحمد للہ بیٹھے ہیں آرام کر رہے ہیں انی مغرب و عصر کی نماز پڑ کر جو ہے کافی کی دکان پر ٹہل رہے ہیں کافی وغیرہ یہ ہے ابھی آم کر رہے ہیں
اچھا جناب
جی اور سنائیے آپ کے موسم آپ کا وہاں موسم کا کیا مزاج ہے
جناب ہمارے یہاں تو آج موسم بڑا ہی گرم ہے آپ کے وہاں کیسا موسم ہے آج جناب
ج جناب جو ہے ہمارے یہاں پرر بھی جو دل میں ہے اللہہ بچائے اتنا زیادہ موسم گرم تھا کہ حالت خراب ہو گئی بہت زیادہ اور پسینے میں یہ انسان نہا لیتا ہے اتنا مطلب پسینہ انا آتا ہے انی گرمی تھی بہت خطرناک ت پسینے میں ہوئے ہم
مارے ہمم بھی ہم جی جناب ہمارے یہاں بھی گرمی بڑی ہے مطلب بہت ہی پسینہ آتا ہے دن میں ہمیں پانچ چھ بار تو نہانا ہی پڑ نہانا ہی پڑتا ہے ہمارے یہاں بہت گرمی ہے
اللہ بچائے اسی گرمی سے دیکھیے جناب جو ہے گرمی جو ہے یہ پڑھنے کا کوئی کارن ہوتا گرمی اللہ تعالی کی دی نعمتیں ہیں یہ گرمی سردی اور جو ہے برسات یہ حلت تالی کی دی ہے گرمی کارن ہوتا ہے کہ گرمی پڑنے کی وجہ بھی کئی کارن ہوتا ہے کہ جیسے کہ لوگ باگ جو ہے گیلے پیڑ اپنے گیس کی بچت کرنے کے چکر میں جو گیلے پیڑوں کو کاٹ دیتا ہے ان کو کاٹ کے ان کی لکڑیاں جب سوکھ جاتی ہے تو انہیں چولہے جلانے کے لیے استعمال کر لیتا ہے
جی جناب تو اسی سے ہماریے یہ جو ہے گرمی بڑھ جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پیڑ کاٹنے نہیں چاہیے اس سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے
الحمد للہسا ہی فرمایا آپ نے
سے آکسیجن ملتی ہے ہوا مطلب کہ جیسے کہ گرمی ہے اگر آ اگر ہم وہی پیڑ کاٹ دیں گے تو ہمیں ہوا کہاں سے ملے گی پھر لوگ بولتے ہیں کہ گرمی ہے
الحمد للہ بالکل صحیح فرمایا آپنے کہ لوگ بولتے ہیں کہ گرمی ک ہے لذیذ ہے دیکھیے گاؤں کے اندر تو الحمد للہ پورا سکون ہے گاؤں کے لوگ باگ اگر مانو تو پیڑ پودے کی سنکھیا زیادہ ہوتی ہے لیکن جو ہے شہر میں مکان سے مکان مکان سے مکان ایڈ ہو کر بن رہے ہیں تو دیکھیے وہاں ہوا یہ تو گنجائش نہیں ہوا بہت کم ملے گی پیڑ پودے بہت کم ملیں گے کیونکہ گاؤں کے آدمی اگر استعمال کرتے ہیں لکڑیوں کا تو دیکھیے وہاں پودے بھی الحمد للہ پودے بھی لگاتے ہیں گاؤں کے جو ہے پودے بھی لگاتے ہیں ہری برا چ ہے اور پھر شہر کے اندر دہے انسان اتنا بزی رہتا ہے کہ اگر اس سے بول دے کہ بھائی پودا لگانا ہے ارے بائی ہم کو کیا ٹائم کیا کرنا ہے پودے کا ہمیں ہمارے کیا کام کو دیتے ہاں فالتو کا کچرا وغیرہ ہوگا سوکھ جائے گا دقت آتی ہے اس میں وہ پھیلیں گے وہ نیموریا آئے گی اس میں وہ آتے ہیں پھول ارے کطرا ہو جاتا ہے ہمارے گھر والی پر س جتی جھاڑو نکالنے ارے بھائی آپ آپ کے گھر والے نکالنے میں جھاڑو نکالنے میں پریشان ہوتے ہیں پتے گرتے ہیں اس لیے آپ پریشان ہوتے ہو اگر آپ کی سانس ہی رک گئی آپ کو آکسیجن ہی نہیں ملے گی تو پھر آپ کیا کرو گے ہاں کتاب اللہ
جی جناب ہاں جناب جناب میں کہتا ہوں کہ جو پیڑ کاٹ کاٹتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے
الحمد للہ ماہشاء اللہ
ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے
بالکل بالکل قائم کرنا چاہیے اگر جو پیڑ پودے جو کاٹتے ہیں تور فائن کرنا ہواازی ہے
اگر لوگ پیڑ کاٹتے ہیں ایک پیڑ کاٹتے ہیں اس کی مطلب اس کی مطلب اس کے بدلے ان کو ایک اور پیڑ لگانا چاہیے
ج جی دیکھیے اگر پیڑ اگر کاٹ رہے ہیں مانو کہ پیڑ آپ جب کاٹے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیڑ سوکھ گیا یہ اس کی جڑیں ختم ہونے اس کی جڑیں ختم ہو گئی اور آپ پانی دیتے ہوئے بھی وہ مانوی پنپ نہیں رہا اس کے جو ہر بھرا نہیں ہو رہا ہے تو آپ جو ہے اس کو ہ کاٹ سکتے ہیں اور اس کی جگہ آپ الحمد للہ اگر پیڑ کی جگہ پیڑ لگا دیں تو ماشاء اللہ ہمیں دقت نہیں ہوگی اور جو ہے ہمارے پیڑوں کی جن سنکھیا گھٹے گی نہیں
ٹینشن نہیں ک ے گی اور یہ اتنی گرمی بھی نہیں رہے گی اور آکسیجن ہمیں سانس لینے بھی سانس لینے میں بھی کمی نہیں ہوگی
صحیح فرمایا آپ نے ہمیں سانس لینے میں دقت نہیں آئے گی بالکل صحیح فرما جناب ج دیکھیے شہر کے اندر کیا ہوتا ہے جناب اس شہر میں لوگ بگ جو ہے پیڑ پودے اگر لگائے وہاں خود آکسیجن لینے کے لیے شھ واو اور شھ ہا لینے کے لیے پارکوں میں جاتے ہیں جہاں پیڑ پودے ہوتے ہیں لوگ بگ وہاں جاتے ہیں طرفتے ہیں ہوا لینے کے لیے وہاں کی سد وائی سدھوا لینے کے لیے ترستے ہیں ارے بھائی آپ وہاں جاتے ہو الحمد للہ آپ کے پیڑے سے اگر مانو کہ کوئی کرایہ رہتا ہے تو وہ ایک الگ گا د وہ تو کچھ نہیں کرتا لیکن اگر آپ خود کا فصل مکان ہے خود کا مسو تو آپ جو ہے دو پیڑ آمنے سامنے لگا دی مطلب گیٹ کے
جی اپنی ہی زمین میں اپنے ہی گھر کے ساتھ میں دو پیڑ لگا دیجیے
الحمد للہ ماشاء اللہ وہی بہت فائدے مند رہے گا چھایا کی چھایا دیکھیے پیڑ ہمیں آکسیجن کے علاوہ بہت سی چیزیں دیتے ہیں پیڑ چھایا ملتی ہے ہوا ملتی ہے پھل ملتے ہیں بہت سی چیزیں ملتی ہے
جی جناب
یہ دیکھیے پیڑ لگانے کا جو ٹائم ہے نا پودے لگانے کا ٹائم آپ جان تو پودے لگانے کا صحیح ٹائم دیکھا جائے تو بارش کا ٹائم جب بارش کا مانسون چالو ہوتا ہے تو اس ٹائم پر کیا زمین جو ہے پوری طرح سے گیلی رہتی ہے
جی جیسے کہ مارچ اپ اپریل ہاں مارچ اپریل میں
ہاں ہاں تو دیکھیے اس میں توارا تری تو سوری اس میں تو کیا گرمی زیادہ پڑتی ہے جیسے کہ اپنا جو بارش کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جون جولائی اگست یہ ٹائم ہے بارش کا الحمد اللہ
بارش کا لیکن گرمی بھی بہت ہوتی ہے نا اس
جی گرمی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے بالکل صحیح فروا آپ نے مئی جو وہ مارچ اپریل مئی یہ جو ہے مہینے تین مہینے بہت خطرناک لذیذ گرمی پڑتی ہے سے خطرناک
نہیں جناب ہمارے یہاں ہمارے یہاں تب بارش کا موسم ہوتا ہے
الحمد للہ ماشاء اللہ آپ کے وہاں پر آپ جموں کشمیر سے ہ
جی جناب ہم جموں کشمیر سے ہمارے یہاں اس ٹائم بارش کا موسم ہوتا ہے
ا الحمد للہ آپ تو جموں کشمیر آپ تو نگری میں رہتے ہوش اللہ جنت ہے وہ تو جنت
جناب ہمارے ہمارے یہاں جموں کشمیر میں بھی آج بہت گرمی ہے
اچھا اچھا جی الحمد اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی بتائیں اور قدرت اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی بارک وغیرہ برکا دے تاکہ ہم سکون اور راحت مل جائے
جناب بارش تو برساتا ہے لیکن صرف کلاؤڈ برسٹ ہی ہوتے ہیں پھر
جی جی جی جی جی یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھگ جو ہے پیڑ ایک سو اگر ہمارے بھارت میں دیکھیے آپ ایک سو چالیس کروڑ گیا
یہ جو کلاؤڈ براسٹ ہو رہے ہیں یہ جو ایسے مطلب گرمی س بڑھ رہی ہے یہ سب ان کی ہی وجہ سے بڑھ رہی ہے جو پیڑ پودے
بالکل جی دیکھیے ہمارے بھارت میں ایک سو چالیس کروڑ کی جن سنکھیا ہے ایک سو چالیس کروڑ میں ستر کروڑ آجمیی اگر آھے آو جی اگر پودے لگائے ستر کروڑ کروڑ پودے لگے ستر کروڑ میں سے مانو کہ پینتیس کروڑ اگ جائے اور پینتیس کروڑ نشٹ ہو جائے تو بھی پینتیس کروڑ لہ بہت ہوتے ہیں پودے ایک سال ہے کروڑ بھی بہت ہوتے ہیں اور اگر آپ ستر کروڑ بھی اگا سکتے ہو اگر آپ ان کی سیفٹی کرے جیسے کہ اس کے چاروں طرف تار پینسل وغیرہ کر دے اور اس کی ہائٹ رکھے پانچ الحمد للہ تاکہ اس تھئی جانور وغیرہ ہائے نہیں
اسے اسے کھا نہ سکے نقصان نہ پہنچا سکے
بس بیسا
ہلو
کہ دیکھیے تو ہمیں جو ہے ہمیں ہمارے آس پاس ہمارے پڑوسی اور جو ہمارے رشتے دار ان سب کو سمجھائے کہ بھائی پیڑ ہی ہماریے سب اسے پیڑی ہمارے لیے اگر زندگی لائف نکالنی ہے اور ہماراری پیڑھیوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے تو اگر ہم عادت ڈالیں گے پیڑ لگانے کی تو الحمد للہ ہمارے بچے وغیرہ جو ہے ان کی پیڑھیاں ان کی بھی شادی ہوگی ان کی پیڑھی آئے گی تو دیکے وہو کی بھی یہی عادت بن جائے گی پیڑ لگانے کی الحمد للہ توے
مطلب اچھا کام کریں گے آگے
بے شق بے شک اگر آپ پیڑ لگاؤ گے تو الحمد للہ پودا لگاؤ گے تو آپ کے بچ بھی دیکھیں گے آپ کو تبو جان تو پت لگا ہے پھر وہ پوچیں گے سوال کوشچن کریں گے چھوٹے بچے ناکمج ہوتے کہ ابو آپ پودے پ لگا دیں تو ان کو سمجھائیں گے تو پھر وہ سیکھیں گے تو ان کی بھی وہ بھی سمھائیں گے تو دیکھیے اس
اپنی پیڑھیوں کو ایسے ایسی کام چلتا رہے گا پیڑ پودے لگتے جائیں گے
صحی فرمایا آپ نے دس
جی جناب
تو دیکھیے ہمیں الحمد للہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں بتلائی
اچھا لگا آپ سے بات کر کے دوبارہ بات ہوگی خدا حافظ
آپ سے ملاقات ہوگی و اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام